ہیلو
ہاں جی سلام
جی وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
جی باجی میں بالکل خیریت سے ہوں آپ فرمائیے آپ کیسی ہو
ہیلو
ہیلو
جی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
باجی بالکل بھی
یہ ہم کہہ رہے ہیں بس گھر پہ ہی ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں بتائیے آپ کیا کر رہی ہیں
اچھا اور روٹی لائی
جی ابھی تو نہیں ہوئی ہے ہمارے گھر پہ کھانا پینا کیوںکہ ابھی بن ہی رہا ہے ہماری امی جان پک کائی ہی رہی ہیں
اچھا تو میں سوچ رہی تھی نا آج ہم کس موضوع پر گفتگو کریں
جی آج ہم ت ہم تو سوچ رہے ہیں کہ آج ہم فاسٹ فوڈ ویسٹیج جیسے لوگ کھانے کو برباد کرتے ہیں اس کے موضوع پہ تھوڑی گفتگو کرتے ہیں
جی بہت اچھا موضوع ہے یہ تو آج کل کھانے کی بربادی پوری دنیا کے لیے ایک بڑا م بڑا مسلہ بن چکی ہے
جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں اب ایک تو ایسا ہے کہ باہر کی چیزیں ہم زیادہ تر تو کھانے پینی نہیں چاہیے کیونکہ یہ وہ ہمارے لیے صحیح رہتی ہی نہیں ہے اور لوگ اسے لے کر ایک تو کتنی زیادہ بربادی کرتے ہیں لوگ لے رہے ہیں ایک تو پیسے خرچ کر رہے ہیں اس میں اپنے الگ اور اسے لے کر اسے پھینک دے رہے ہیں یہاں وہاں تو وہ چیز تو بال کل بھی صحیح نہیں ہے نا کہ ہم اپنے پیسے اتنی محنت سے کمائے ہوئے پیسے ہم اپنے برباد کر رہے ہیں کسی چیز پہ اب ہم کوئی چیز کھانے کے لیے ہی لے رہے ہیں تو کوئی کھانے والی چیز ہمیں پھینکنی تو نہیں چاہیے ادھر ادھر
جی جی بالکل بالکل ہر روز لاکھو اپن کھانا پھینک دیتے ہیں نا جبک دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی لوگ جو سڑکوں پر رہتے ہیں کروڑوں لوگ وہ بھوکے سوتی ہیں یہ سوچ کر نا بہت دکھ ہوتا ہے کہ ایک طرف لوگ کھانے کے لیے ترستے ہیں اور نہ دوسری طرف اچھا والا کھانا کوڑے دان میں پھینک دیا جاتا ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہے اپ ایسا ہو گیا آج کے موضوع میں کھانے کی بربادی تو سب سے بڑی ہمارے لیے ایک مطلب ایسا ہو گیا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے ہمارا ہمارے لیے جہاں ہم دیکھیں گی تو کہیں نہ کہیں کھانا پڑا ہے ادھر پکایا ہوا ادھر پکایا ہوا لوگ بس کھانے کو برباد کر رہے ہیں جبک وہ کھانا مطلب تی مشکل سے ہماری تک آتا ہے مطلب کسان اتنی کھیتی کرتا ہے وہ اتنی محنت سے اس فصل کو بوتا ہے وہ کھانا ہمارے لیے پھر مطلب وہ فصل ہمارے لیے بوتے ہیں وہ کھانا پھر فصل ہمارے تک آتی ہے دکانوں میں جاتی ہے پھر وہاں سے خرید کر ہم لے کر آتے ہیں کچھ بھی اگر ہم بنا رہے ہیں تو وہ تو کتنی محنت سے ہی آئی ہے وہ چیز اور جو ہماری امی ابو رہتے ہیں وہ پیسے اتنے محنت سے کما تے ہیں اور ہم ان پیسوں کو ایسے کھانے کچھ بھی خرید کر کے اس کو برباد کر رہے ہیں اسے پھینک رہے ہیں تو یہ چیز تو بالکل صحیح نہیں ہے نا
جی جی ان شاء اللہ بالکل لیکن یہ ہے نا بہت غلط عادت ہے نا ہمیں ہمیش ا اتنا ہی کھانا لینا چاہیے جتنا ہم کھا سکیں اور گھر پر بھی اتنا ہی کھانا پکانا چاہیے جتنا کہ گھر میں سدسیہ ہے اتنے کھا سکیں اگر بچ اگر صبح کا کھانا بچتا ہے تو اسے فریج میں رکھ دو اگر رات کا بچتا ہے تو جیسے کہ محلے پڑوس کے لوگ ہیں ان کو بانٹ دو آپس میں
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ ایسا ہے دیکھی اب کتنے لوگ ہوتے ہیں جو کھانے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی روزگار نہیں ہوتا جو کچھ کماتے نہیں ہے ان کے پاس بال کل پیسے نہیں ہوتے اپنی روزانہ کی زندگی بتانے کے لیے تو ہم اتنا کھانا برباد کرنے کے بجائے ان کی بھی تو مدد کر سکتے ہیں انہیں لے جا کر کے وہ ہم کھانا دے سکتے ہیں تاکہ ان کا بھی پیٹ بھرے وہ لوگ بھی تھوڑے خوش ہو جائیں کہ ہاں ان کا پیٹ بھر رہا ہے وہ ہمیں دعایں دیں گے اس چیز کے بدلے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم اسی چیز کو لے کر کے بھلے ہی ہم اسے پھینک دیتے ہیں پر ہم کسی کی مدد نہیں کرتے کبھی بھی کہ ہم کسی کی مدد کرتے ہیں اسی چیز سے
جی بالکل بالکل اور نہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی طرح نا شادی بیاہ اور جو بڑی دعوتیں ہوتی ہیں بہت زیادہ کھانا بچ جاتا پا ۓ اور میں نے نا کئی جگہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنی پلیٹ میں بہت سارا کھانا کھانے کے لیے رکھ لیتی ہیں اور پھر نہ ایک ایک دو چمچ کھائی جیسے کہ بفر وغیرہ میں چاؤمین وغیرہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایک دو چمچ کا کہیں پہ پھینک دیتی ہیں یہ اچھی نہیں ہے یہ بےکار ہے ہم تو دوسری چیزیں کھا ینگے
بالکل اگلا انسان ایسا ہوتا ہے کہ وھ لوگ کتنے پیسے لگا کر اس شادی پارٹی میں وہ کھانے کو بنواتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں ہمارے مہمان آئیں گے وہ لوگ کھائیں گے وہ لوگ خوش ہوں گے ہمارے یہاں کی مطلب دعوت میں آ کر پر ایسا تو ہوتا ہے کہ لوگ جتنے کا کھانا نہیں کھاتے اس سے کئی زیادہ برباد کرتے ہیں مطلب ہمیں جتنا کھانا ہے ہمیں اتنا ہی لینا چاہیے ہم کیوں برباد کر رہے ہیں وہی چیز اگر بچ جائے گی تو ان لوگوں کے بعد میں کام آ سکتی ہے پھر وہ لوگ ان لوگوں کو دے دے جو بھوکے ہوں جو کھانا نہ کھائے ہوں جیسے غریب کتنے غریب لوگ ہوتے ان کو دے سکتے ہیں لے جا کر کے ایسا بھی ہوتا ہے جو لسا کرتے نا
جی بالکل بالکل اور اب ایسے نا کھانے کی بربادی کا ماحول پر بھی بہت بڑا اثر پڑتا ہے جب کھانا کوڑے دان میں چڑتا ہے تو نا اس سے نقصان دایک گیس نکلتی ہے جو گلوین باروین بڑھانے میں حصہ لیتی ہے
بالکل صحیح فرما رہی آپ اور ویسے آپ کی نظر میں خانی بربادی کا سب سے بڑی وجہ کیا ہے پانی
جی میرے حساب سے کھانے کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس سے جو گیس نکلتی ہے نا یعنی کھانے بربادی کی پریاورن کے لیے نا وہ بہت نقصان دائک ہوتی ہے اس سے کیا ہے کہ ہوا پانی اور زمین بھی متاثر ہوتی ہے اور میں نے کئی ج جگہ دیکھا تھا کہ ہوٹل اور ریسٹورینٹ میں بھی نا اس مسلے میں ذمہ دارو ہوتی ہیں یہ سب بھی ان میں کیا کچھ زیادہ ہی بربادی ہوتی ہے کھانے کی
جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں اپ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لوگ آفر دیکھ کر کے ایسا ہوتا ہے نا کچھ کھانے کی دکانوں میں یا پھر کئی جگہ پر آفر لگے ہوتے ہیں کہ اتنے پیسے میں اتنا کھانا تو وہ دیکھ کر کے لوگ زیادہ سامان خرید لیتے ہیں اس جگہ سے کہ ہاں ہم اتنا خرید لیتے تے ہیں آفر لگا ہے تو ہمارے لیے تو اچھا ہے پر اسی لیہ بر پانی کی کیونکہ یہ لوگ اتنا اتنا سامان لے رہے اور پہلی بار تو وہ کھانے کی سامان ہے وہ ایک نہ ایک دن تو خراب ہو ہی جائے گی اور ہمارے اندر ایسا تو ہے نہیں کہ ہم ساری چیزیں ایک ساتھ ہی کھا کر ختم کر سکتے ہیں ہم تو دھیرے دھیرے کر کر ہی کوئی چیز کھائیں گے تو وہ چیز ایسا ہوتا ہے پڑھے پڑھے وہ چیز خراب ہو جاتی ہے اور وہ چیز برباد ہو جاتی ہے مطلب اس آفر کا تو کوئی مطلب رہا ہی نہیں کیونکہ جب ہم وہ چیز برباد ہی کر رہے ہیں بعد میں تو
جی بالکل بالکل کو نہ ویسے نا میں نے میں نے کئی جگہ اب دیکھا ہے کہ کچھ ہوٹل وغیرہ میں نا تو کھانا ضرورت مند لوگوں تک پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں اگر کھانا بچتا ہے تو نا اسے ویسٹ نہیں کرتی ہیں لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے تو پہنچا دیتے ہیں کسی نہ کسی مادھیم سے
وہ لوگ ان کو دے دیتے جیسے ان کے ہوٹل کے باہر کچھ لوگ ہوتے ہیں غریب لوگ بیٹھے ہو تے ہیں یا پھر کچھ ویسی روڈ وغیرہ میں لوگ رہتے ہیں وہ لوگ وہ کھانا پھینکنے کے بجائے پیک کر کے ان لوگوں کو دے آتے تاکہ کہ وہ لوگ اپنا پیٹ بھر سکے اور مطلب ایسا ہے کہ ہمیں کھانا اتنا ہی لینا چاہیے جتنا ہم کھا سکیں ہم کیوں فالتو اس کی بربادی کرے جب ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو اور اسلام میں بھی کھانے کی بربادی میں منع کیا گیا ہے کیونکہ کھانا اللہ تعالی کی ایک نعمت ہے ہمارے اوپر کہ ہم کھا رہے ہیں ہمیں تو اتنا ملا بھی ہے کہ ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں خوشی سے رہ رہے ہیں کچھ لوگوں کے پاس تو وہ چیز بھی نہیں ہے
جی بالکل بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہو باجی آپ ویسے نا ہمیں اپنے گھروں میں نا کھانے کی بربادی ان کو ہم کم بھی کر سکتی ہیں سب سے پہلے ہمیں ہفتے بھر کی یوجنا بنا کر خریداری کرنا چاہیے اور کھانا ہی کھانا بھی اتنا ہی پکانا چاہیے جتنے کی ہمیں ضرورت ہو
کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ نہ سبزیاں سستی مل رہی ہوتی تی ہے تو بہت ساری سبزیاں خرید کر لے آتے ہیں پھر وہ سبزیاں تو ہم ایک ساتھ تو نہیں بنائیں گے پر وہ سبزیاں فریج پر رکھے رکھے یا تو پھر کہیں پر بھی رکھے رکھے وہ سبزیاں پوری سڑ جاتی ہیں پوری کی پوری خراب ہو جاتی ہیں پھر ہمیں وہ اس آخر میں سبزیوں کو پھینکنا ہی پڑ جاتا ہے تو مطلب ہم کیوں اتنی ساری چیزیں لے رہے ہیں جو ہمیں بعد میں پھینکنی ہی پڑے ہمیں برباد ہی کرنی پڑے
جی بالکل بالکل اور نہ بچوں کو بھی چھوٹی عمر میں سی کھنا چاہیے ہمیں کہ پلیٹ میں کھانا نہ چھوڑیں اسکولوں میں بھی نا اس بارے میں جاگروکتا پھیلانی چاہیے اسکولوں میں اگر بچہ کھانا کھائے تو جو ٹیچر ہوتے ہیں ٹیچر کو نا بچوں کے بیچ میں بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے تاکہ بچے کھانے کی بربادی نہ کرے ٹیچر ان کو سمجھائے
اور بچے تو ویسے بھی دیکھ کر ہی سیکھتے ہیں ہم انہیں جو سکھائیں گے ہم انہیں جو بتائیں گے وہ لوگ تو وہی سیکھیں گے کہ ہاں ہمارے گھر والے یا ہمارے سے جو کوئی بڑا ہے وہ کیا کام کر رہا ہے تو ہم دیکھ کر وہی سیکھیں گے تو ہمارا تو یہی کہنا ہے کہ ہمیں کھانے کی بربادی تو بالکل نہیں کرنی چاہیے اور جتنا ہمیں کھانا کھانا ہو جتنا ہم کھا سکے ہمیں ہمیشہ اتنا ہی کھانا لینا چاہیے
جی بالکل بالکل بالکل صحیح فرمایا باجی آپ نے مجھے نا آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا
ہمیں بھی اپ سے کھانے کے بارے میں گفتگو کر کے بےحد ہی اچھا لگا اللہ حافظ
جی خدا حافظ